وعلیکم السلام کیا خیریت ہے بھائی جان
جی الحمد للہ اپنا بتائیے
جی میرا بھی سب ٹھیک ہے بس آپ کا دعا ہے
ہوں
اور پتہ ہے یہاں تو بہت زیادہ پانی مار رہا ہے نا تو آج میں نے کام پہ نہیں کیا مطلب چ لے لیا تو مجھے آ افسوس اس بات کہنا ہے کہ میرا آج کا جو تنخواہ ہوتا ہے نا بھائی جان وہ میرا کٹ جائے گا
او او
تو اسی لیے تھوڑا سا برا لگا تو میں ابھی خالی تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لوں
اچھا
تو آپ خالی ہے کہ نہیں
جی جی ہم بھی فری ہیں
چلیے ماشاء اللہ اچھی بات ہے
اچھا آپ کو سیلری کتنا ملتا ہے
جی سیلری تو میرا بھائی جان زیادہ نہیں ہے آپ کو تو پتا ہی ہے نا کہ جب تک آپ اچھے سے پڑھ کے نوکری نہیں کیجیے گا اچھے خاصا میں نہیں جائے جو ملیجیے گا تب تک آپ کو پیسہ نہیں ملے گا نا
ہ جی جی
میں نے ابھی جسٹ یہ ھوا موٹا جاب جوائن کیا تھا باہ ادھر ہی تو مجے پندرہ ہزار روپئے ملتی ہے اور دو ہزار روپئے میںیر کھانا اور روم رینٹ میں چلا جاتا ہے
اچھا
ہاں اسی لیے تو آپ بتائیں کہ آپ کچھ کر رہے یا نہیں
جی ابھی تو میرا پڑھائی چل رہا ہے اور ابھی سوچے ہیں مطلب باہر جانے کے لیے
جی جی چلیے ماشاء اللہ اچھی بات ہے
وہیں پہ پڑھائی بھی کریں گے اور کام بھی چلتے رہے گا
جی بالکل بالکل صحی سوچے ہیں
اور ابھی تو ہم الیکٹریشین کا کام کرتے تھے پر ابھی مطلب ہم دو سال تین سال کام کیے الیکٹریشن میں
اچھا اچھا تو دو تین سم میں تو ایکپریئنس اچھا خاصا ہی گیا ہوا
ہاں اچھا خاصہ ہو گیا تھا تو ہم کو ایک بار کرنٹ مارا نہا تو پھر ہاں ہاں پھر چھوڑ ہی دیے گئے ن مے سب نہیں ہو پائے کہیے
ج ارے بھیا تو اتنا جلدی ہاں نہیں نا بناا دیکھیے کوئی بھی چیز ہے نا اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے
جی پر اور بھی کچھ ریزن تھا پر اسی لیے چھوڑ دیے
جی جی بالکل کرنٹ تو بہت سارے میں نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے جب میرے گھر میں وائرنگ ہو رہا تھا تو سنی بھی آئے تھے تو وہ ہے نا تار دوڑا رہے تھے موٹر کا اور موٹر کا تار آپ جانتے ہیں کہ کتنے موٹے ہوتے ہیں اور کتنے واٹ کا تھا وہ جب اس کو مارا تھا نہ تو وہ پورا جھنجھنا کر سوئے تھے وہیں پہ مطلب پھر ان کو لوگ گرم کر کر دودھ دی ہیں ان کو آرام ریسٹ ملا تب جا کر ان کو سانس ملا تھا اتنا گندا کرن مارا تھا نا ان کو میں نے پور اپنا آیکھا ہم لو پورام توڑنے لگے پورا ادھر ادھر ادھر ادھر
ہ
مطلب اتنا آسان کام نہیں الیکٹریسین والا کی انسان کو زندگی اور مو سے کھیلنا پڑتا ہے اور ایک جو پینٹر والی ہوتے ہے نا اس کو بھی زندگی مجھ سے کھیلنا پڑتا ہے جب جب بڑے بڑے فلیٹ اور بلڈنگ کو جب پینٹ کرنے کے لیے ملتا ہے نا تو پتاہ ہے بھائی ج ان لوگ بہت لکڑیوں میں چڑھ کر رسی سے اپنے شریر کو باند کر اوپر ڈھلوا ڈھول کر پینٹ کرتے رہتا یہ کب رسی پہ بھروسہ کرے رسی کبھی ٹوٹی گیا اور کتنے لوگ اس سے جان بھی چلا گیا ٹوٹی کیا گیا ٹوٹ بھی گیا ہے
ہاں ہاں تو اسی لیے دنیا میں پیسہ کمانا اتنی آسان بات نہیں ہے جی
جی بھائی جان اور بتائے
اور آپ کبھی کہیں گھومنے وومنے جا رہے ہیں کہ نہیں
ہاں میں نے تو سوچا ہے ابھی تو برسات کے موسم ہے نا تو برسات میں میرے گھر والے منع کر رہے ہیں کیونکہ آپ نیوز وغیرہ دیکھتے ہوئے ہیں کہ بہت سارے گھومنے کا پلیس میں اچانک باڑھ آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں بس جاتے ہیں اور ان کی کبھی لاس ہے تو اسی لیے میرے گھر والے بولے کہ ابھی یہ سب کچھ نہیں کرنی ہے آپ کو
ہوں
آپ صرف سدھارن ابھی گھر پہ رہو س توو ابھی جب جا رہے ہو جب جاؤ جاب نہیں جانے کا من ہے تو آرام بھی کر سکتے ہو کوئی دقت نہیں ہے اتنا بھی روری نہیں ہے کہ تمہارا ہی پس گھر میں کام چلے گا ہم ہے نا پپا بولتے کہ ہم ہیں نا اب جب تک ہم کمائیں گے تب تک ت لوگ کچھ نہیں ہونے دیں گے
اچھا
تو بس اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پاپا کا بزنس ماشاء اللہ جیسے ہیں ہر وقت
ہاں ہاں جی یہاں بھی تو بارش ہو ہی رہا ہے بہت صبح سے مطلب بہت بارش ہو رہا ہے یہاں تھوڑا تھوڑا کر کر کے کہ
ہر جگہ پہ مارتا ہے بارش کا موسم ہے گھوم گھوم کر لیکن ہم کو سمجھ اس بات کا نہیں آیا کہ بہت سارے بچے لوگ کو بھی خوش ہوں گے ابھی
ہاں
خوش اس بات کا ہوا کہ مان لیجیے کہ ان لوگ کو صبح صبح پانی مار رہا ہوگا تو ان لو کو بہانا مل جائے گا اسکول پانی مرا تھا اسکول میں نہیں جائیں گے ہم امی اور امی لو بھی کیا نہیں کر سکتی گھر میں بہت لوگ چھاتا نہیں رکھتے ہیں نا
ہاں ہاں ہاں
جی
اور آج میرا بھائی بھی ایسے ہی مطلب بول رہا تھا اسکول نہیں جانے کے لیے کہا بارش ہو رہا ہے اس لیے نہیں جائیں گے اسکول تو پھر زبردستی اس کو لے کے ہم گئے تھے چھوڑنے
جی ویسے ہی ہوتا ہے بچے لوگ سب بہانے کھجتے ہیں کہ کچھ بھی بہانا یا ہم نے خود ویسا کیا ہے جو آپ نے خود جو بتا چکا وہ تو مجھے پتا ہوگا نا مجھے یاد تو ہے نا سب کچھ جب اتنا پانی مرتا تھا اتنا دل میں خوشی ملتا تھا نا اندر سے ایک دم لیکن گھر جاہر نہیں کرتے تھے کہ ہمیں خوشی مل رہا ہے ہم پورا خوش ہو جاتے تھے کہ ہم میٹ پانی مار رہا آدمی ہمنے جائیں گے ایسے ویسے کرتے تھے اندر سے تھورا خوش اور پ دھڑکن بھی تیز ہو جاتی تھی کہ گغلطی سے بھی پانی جک گیا پانی رک گیا تو اب تو ہم بھیج کے رہیں گے گھر والے تو تب بھی لیکن ایسے دو دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ کہ پانی رک گیا ہے پھر مھے جانا پڑا لیکن ب بہت بار ہم کو ساتھ بھی دیا ہے کہ پانی مار رہا تو مار رہا ہے پھر دن بھر مارتا تو گھر والے پاپا بولتے ہیں نا کہ صرف اسکول میں پڑھائی ہوتا ہے گھر میں نہیں پڑھ سکتے ہو گھر میں بھی سیلف اسٹڈی ہوتی ہے تم گھر میں پڑھو تو پھر میں نے گھر پہ پڑتا تھا دو گھنٹہ مان لیجے اسکول میں ہم کچھ پانچ گھنٹہ پڑنا ہے نا تو میرے گھر پچرے دو گھنٹہ پڑتا تھا تو میرا ٹائم اچھا سسپینڈ ہو جاتا تھا مان لے کے تین گھنٹ کلنے کو ملا نا جی اسکول لے گئے تھ
جی جی
تو اسی لیے اور اسکول میں جاتے تو ٹیچر لوگ بولتے ہیں کہ پانی مار رہا تھا تو چوڑ نہیں دیتے تھے لیکن جس دن پانی نہیں مارتا اور اس دن میں اسکول چھوڑ دیتا نا باپ رے باپ دس روپیہ فائن لیتا اور اوپر سے بہت سارے ڈانٹتے تھے اور مارتے بھی تھے پرنسپل پہ لے جاتے پرنسپل پہ کمپلین ہوتا ہے کہ بہت اسکول لگا کرتا ہے اس کو سسپینڈ دی کہ مطلب یہ کیا اس کو بولتے ہیں مطلب مارنے کا کچھ اس کو بولتے ہیں جس میں مجھے اب یاد نہیں پڑ رہا پنشمنٹ بولتے ہیں یی آپ پنشمنٹ دیجیے تو مجھے لگا کہ میرا ہی غلط ہے میں سپتاہ بھر میں صرف دو تن سول جاتا ہوں تین دن گیپ کر دیتا ہوں تو میرریا ہی غلطی تھا نا
جی جی ویسے بھی ہموگ ہم لوگ بچ بچپن میں تو ایسے ایسے ایسا کانڈ بہت کیے ہیں
جی بہت سارا تو آج کل کو بھی ہم بچے لو بھی وہی کریں نا تو ہم لوگ کو دیکھ کر ہی پت چل جا ہے کہ ہم لوگ وہ چیز گزار چکے ہیں جو آج کے بچے ہم لوگ کو پوروک بنا رہے ہیں تو لیکن
دیکھیں تو آپ آ لوگ کو بہت یاد آتا ہوگا بچپن آپ لوگ کا
ہاں بچپنا تو بہت زیادہ یاد آتا ہے کیونکہ مان لیجے کہ ہم لو کو وہ چیز دوبارہ نہیں آنے والا ہے اور ایک وقت تھا جب ہم لوگ بچے تھے تو لگتا تھا کہ ہم لوگ کاس بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ یہ کرتے وہ کرتے آگے ہم لوگ بڑے ہو گئے تو ہم لوگ کو چھوٹا ہونے کا من کرتے جو چیز وہ کبھی ہونے جانے والا نہیں ہے لیکن کیا ہی کر سکتے ہیں بہت مطلب انتظار کیے اپنے لائف کا لیکن جب بڑے ہوگے نا تو اتنے سارے مائنڈ میں ٹینشن پریشر آ گیا مجھے یہ مجھے اب کھانا تک بھی نہیں کھلاتا مجھے سمھے بھائی جان تو اور بتائ
ہوتا ہے ایسا ایسا مطلب ٹینشن تو آتا ہی رہتا ہے
جی لیکن گھر والے بولتے ہیں کہ ہنستے رہا کرو لائف میں ٹینشن تو ایک چ کا کبھی خوشی کبھی م تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے ابو لیکن مان لیجے کہ میرے اندر ٹینشن ہے تو اس کو بیٹ کا سمادھان ہی نہ ہے ہم اس کو کچھ محنت کریں گے تبھی نہ کچھ مجھے ملے گی بنا محنت کا تو کچھ سوودنے جانے والا نہیں آج کل کی لائف میں
ہاں وہ تو ہے
تو جب میں شروع شروع جب میں نے کام کیا تھا تو مجھے تو گھر والے پورا اییس و آرام سے زندگی مجھے پالا پوسا لیکن جب مجھے کمانے نکلا تھا تو میں جھک نہیں پا تھا میرے اتنا پیٹ میں درد ہو جاتی تھی پورا بیٹ بون پہ مطلب بہت زیادہ درد ہوتا تھا کیونکہ مجھےد تو نہیں تھا کام کرنے کا تو میں نے پھر دھیرے دھیرے اس کو کیا تو پھر بہت زیادہ دردتا تو میں جب سونے جاتا نا تو اتنا چھننی نہ تھا نا مطلب ایک بار بیٹ پہ گیا نا تو ڈائرٹ صبح میرا نیند کھلتا تھا ایک ہوتا ہے نا کہ بیچ رات کو نیند ٹوٹ گیا تو تھوڑا سا لگتا ہے لیکن نہیں مجھے پورا ہوسی ہی اٹ جاتا جب سونے جاتا تو میں کیونکہ میرے شریر میں اتنا درد ہی گیا تھا پھر میرا دھیرے دھیرے عادت ہو گیا تو اب میں سہ لیتا ہوں پہلے مج سے نہیں کھویا جاتا تھا نا جی بھائی جان تو ہوتی ہے پت ابھی میں نے سوچا ہے کہ جب میں پیسہ کچھ کماؤںا نا تو میرے کپڑا بھی پھٹ چکے ہیں میرے پاس کپڑا ہے بھی نہیں دو ٹاؤزر لیا تھا میں نے اس میں سے ایک ٹرؤزر پھٹ گیا ایک بچا ہوا ہے اسی کو میں پہنتا ہوں پھر دھوتا ہوں پھر پہنتا ہوں تو تھوڑا غریبی کو بھی میں نے جھیلا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے
بی ج
اکبر میرا تنخاائے گا نا تو میں سوچا ہوں کہ دو ٹراؤزر اور لوں گا اور دو ٹی شرٹ اور دو مطلب سٹ لینا ضروری ہے کیونکہ سٹ لینا اس لیے روری ہے نا کیونک نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے اس میں تو ہاف بجو والا سر تو چلتا نہیں ہے اس میں فل سرٹ چلیے
ہاں
تو اسی لیے میں نے سوچا دیکھیے اب اللہ کا کیا ہے اللہ کا کرم سے ہو ہی جائے گا جب اللہ ہم کو اتنا تک آگے تک پہنچا ہی دی ہے ماشاء اللہ تو آگے بھی بے شک پورا کر ہی دیں گے
جی جی
جی اللہ بہت بڑے ہیں ہم لوگ جتنے سوچتے ہیں نا ان سے بھی بڑے ہیں کیونک وہ پورے کائنات دنیا چاند سے تارے پیڑ پودے ہر کچھ وہی اللہ بناائے ہیں اور آج کل کی لڑکی لوگ پوچھتے ہیں بچے لوگ
ہاں
کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے
ہاں یہ تو ہے پوچھتے تو ہیں
کتنی غلط بات ہے جب ہم لوگ اللہ کو بنائے ہوئے چیز کو نہیں دیکھ پاتے تو اللہ کو کیسے دیکھ لیں گے
جی یہ تو بات صحیح ہے
اللہ سورج کو بنایا ٹھیک ہے مالجیزامپل میں تو ہم لوگ اس کبھی دیکھ پاتے ہیں تو مان لیجیے کہ کہ جو اللہ ان کو بنایا ہے تو ان میں اتنا روشنی ہے تو اللہ کو دیکھنے میں کتنا اتنا روشنی ہوگا ہم لوگ ان کو کبھی تک دیکھ بھی نہیں پائیں گے ایک جھلک بھی نہیں
جی جی
تو وہ چیز انسان کو سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے صرف منہ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ اٹھ کر بول دیتے ہیں
ہاں ہاں
زبان میں قابو رکھنا چاہیے بھائی جان سمجھےپ چلیے آپ تو بہت سمجھدار ہے آپ کو سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے مجھے آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ سے کیا ہی کہنا
ہاں ہاں
جی تو آپ کی امی ابو کیسے ہیں
ابھی تو سب گھر میں ٹھیک ہے اور ماشاء اللہ ابھی اللہ کا کرم ہے ہاں
جی الحمد للہ الحمد للہ ہونا بھی چاہیے آپ اپنے گھر والے کو خیال رکھیے گا اچھے خاص ٹھیک ہے نا امی ابو کو دھیان دیتے مانتے کہ آپ پاس ایسا نہیں ہوگا ابھی لیکن انسان کا کچھ باتیں کچھ قدر کچھ عزت اس سے ماتا پتا خوش ہوتے ہیں
جی جی جی
جی ت نہیںی جوور
جی بتائیے
بات کیا نام
ہاں
تو اچھا لگا میں نے اپنے کے میں محنت کیا
ہوں ہوں
تو لگے مجھے تو میں یہی بولنا چاہوں گا نا کہ آپ صرف اپنے جیادہ م ہو آجنے بارے میں ستا ہ کل لتا ہ ٹیک ٹیک بائی جان آپ اپنا خیال رکھیے گا آپ